تو
اللام علیکم
وعلیکم اللام اور بھائی جان کیسے ہو
سب بڑیا مرچی مرچی مرچی کٹ کر رہا ہوں ابھی تو میں
اچھا اچھا ال حک دے مت بلی گ آپے
ہاں ابھی تو مرچی وغیرہ کٹ کر رہا ہوں
ہاں صحیح وہاں تو آپ کو تو زیادہ کچھ کاٹا بھی نہیں جیسے ہم تو دال فرائی کرے تو پیاز ویاز آپ تو ڈالتے نہیں ہوں گے
جی
پھر آپ کی پھر آپ کی کی دال میں مطلب ٹماٹر ہری مرچ ہے نا
ہ
بڑے اچھی لگتی ٹماٹر مچر ا دن اس سے بڑے لگتی کبھی ہم بھی بناتے ہیں نا
ہوں
تبڑی ہی لگتی
عادت حادت آ جادی بھی کہ سکتی ہے
کیوںا
آدھیھر مطلب نہیں لگتا بھائی نہیں لگتا
آپ کدو کی سبزی تو کھا لیتے ہوں گے بھائی جان
ارے مسل ت ایک دم بڑھیا
بڑھیا چلو ورنہ ابھی جیسے کل میرے سور آ رہے تھے تو بول رہے تھے کہ کھانا بنا دینا جو لے جاؤں گا ہمارا جو پھر یہ بول رہے تھے کہ سبزی میں نے جو آپ کے لیے میں نے کہ تو کم ہی کھاتا ہے کہ پھر بھی میں کا پتا نہیں ہو سبزیاں کم ہی کھاتا ہے تو کدو پسند یا نہیں ایسب کر رہے تھے ہم
ارے جی مے ل مت ب مخت کری ہو
نہیں نہیں آپ کی بات نہیں جیسے بھی آپ کے لیے آپ کی مطلب ان کے دوست کے پاس جائیں گے ان کے لیے تو پھر کوئی بات نہیں نا صبح کی ٹائم آ رہی ہے ا بھی وہ آ کے کھائیں گی تو کھا لینا پھر ساتھ میں ویسے ہیں نا
ار نہیں نہیں م ل لی ل ملب جی جیوا
ارےے تو اس میں کیا ہے آپ کے پاس آپ کے روم پہ آئیں گے وہاں آ کے کھانا کھائیں گے تو پھر آپ اپنے لیے بناؤ گے جو کھا لینا ہے نا ویسے ہی نا
ارے نہیں نہیں نہیں
بنا دوں گی میں اس میں نئی نئے کی جضرورت نہیں جیسے ان کے دوست کی وہ جن کے پاس جائیں گے نہیں ان کی اور آپ کی اور ان کی
ارے ر کہیں پریشان ہوتی ہے
ہاں
پریان ہوگی بات تمہیں رہیں گ بھی مران میں بھی سازو کر نا
ارے پریشان کیا ہوں گی ا جیسے ان کے لیے ان کے دوست کے لیے بناؤں گی صحیح تو آپ کے لیے بھی بنا دوں گی اچھا ان کے ان کے دوست کے لیے تو پکاؤں گی صحیح آپ کے لیے بھی پکا لوں گی
کتنی بجے تک آئیں گے صبح
یہ صبح یہاں سے چھ بجے روانا نا کہ بول رہے تبھی تو جیسے چھ ساھے چھسے
ہاں
ہوں پہلے تو نہان نے کی مننا کری میں ہی جا کے نہاؤں گا کہ کہ بائی جانک روم پہ جا کے نہ لوں گا وہ تو دےاؤ گا س ہاں آپ کے روم پہ وہ تو لیٹ آئیں گے ساڑھے گیارہ بجے تب تک ہی آپ کے روم پہ رہیں گے پھر جیسے نو ان کے انہوں نے بول تو دیا تھا کہ وہ فون کر دینا وہ قطب خان جاتے ہیں نا وہ م سوچو م بھی ات کیا ہے نام سے تو آپ فون کری جب آد جاؤں گی کی آپ سے بھی مل لیں گے اس لیے نا کہ پھر اس کو اس کے ٹائم پہ آنے دو ساڑھے گیارہ بجے تب تک میں ادھر رب بھائی جان کی طرف ان سے مل لوں گا پھر چل جاؤں گا ادھر
ارے ضرور ضرور ارے پر نہ کہ ان کو وہیں سے ہی بھیجنا
اچھا یہ یہی س بھیجی کیا ن کے
ہاں کی یہاں میرے پاساری ج و س گئی تھوڑا ادھر ادھر ہے کام تو
سے آپ کے پاس چوبیس گھنٹے نل تو آتے ہیں
ارے وہ آتے ہیں پر جو مطلب باتھ روم وغیرہ ہے نا ان میں صحی طریے سے ن بت گرم پانی آ
اچھا ایسے ہی کیا
ہاں بہت چ کچھ چل تھا
ہاں گرم گرم پانی آتا ہے
ا
گرم آتا ہیں
ہاں بھی میں ادھر اھر ایس کروں گا میں ایمان سوتا
ہاں ایسے کلے ن م تو آپ پر جہاں تک پھر ہو سکتا ہے نہ کہ بھی آ سکتے ہیں ایسے کنفرم نہیں آب بھی جائے گ بھی نہیں آئے
ہاں پر بھائی میرے ساتھ ادھر آگ بھیج رہ ت پا د ادھر ادھر پھر ہو جائے گا
بولتے کلا سنو اس کو کچھ کھلا دو ہاں تو کوشش تو یہی ان کی یہاں کی ن پنا کے جاؤں گا پر جیے کہ کیا ن میں رستے میں دھوپ مٹی دھول اسی جیس پسینے میں چپ چپ ہو جاؤں گا دیکھ ل گی اچھا ا آپ کو پتاہ ہے بھی گرمی تو آٹھ نو بجے دھوپ آ جاتی ہے نا بہت
ہاں اس کا تو صحیح ہے
ہاں تو دیکھ لینا آپھراں ایسے کر لینا تو آئیں گی بول رہے ہیںھر جیسے مطلب جیے دھول پسینے میں ہو جاتے ہے تو پھر ان کے دوست کی طرفا کے نہ لیں گے نہ کے آئیں گے تو پھر آپ کی طرف تو پھر یہ نا نانے کی کتنی رہے گی نا ان کے ہ کر نہ لگیات ملک پا رک دو دو ج کے رک دو ملک پا رک نہ سک پسااب دو تو میں نا تو پڑچتا رم اں کہاں بیجو بھائی جان ہلو بھائی جان کہاں بی ج ہاں کہاں بجی ہو
سات دن رہ ج میں
اچھا اچھا پھر بھائی جان جیسے مطلب یہ نانے کی دقت ہوگی پھر رات کیسے رک پاتے آپ کے پاس
نہیں نہیں نہیں آارا ایسی کوئی دقت نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب اتنا ہے میں یوں کہنا چاہ رہا تھا مطلب کی مطلب ہے نا
گرم گرم گرم زیادہ رہتا ہے پانی اچھا گرم ا تو بھی سبھی ٹنکے میں رہتا ہے۔
ہاں ارے سبھی ٹنکیوں میں نہیں ارے میری بات سن گرم سبھی ٹنکیوں میں بہت زیادہ۔ تا میری اس لیے بول رہا ہوں میں ہاں ایسے کوئی دقت نہیں ہے ابھی تو۔ پورے آگے بولے رات کو رک جایں گیے کسی کو دقت نہیں ہیں میرے۔
ہاں نہیں نہیں وہ توھر پھر جیسے وہ جیے میں ہی بول رہی ہوں آپ سے باتھ روم کی بات آئے نا مطلب انجمنٹ تو میں نے کبھی جیسے ک جیسے بائی چانس جیسے رکنا ہو جائے تو پھر کیسے رک۔
ارے نی وہ سبے سبے کی بول رہا ہوں۔ کیوکہ یہاں تک آیں گے نا یہاں آئ گے دس گیارہ بجے ہی دس گیارا بجے۔
ہاں د دس۔ دس گیارہ تو کیا ہاں آپ نو دس تو بچ سکتے ہے جان کے۔ ہاں صحیح ہاں گرم پانی تو بھی نلو میں۔ وہی پے ہم جسے آپ کے ایک نل میں آپ۔ بول رہے چوبیس گھنے پاننے آ۔
ارے وہ صرف باہر صرف وہ باہر کے میں آتا ہے۔ نو بجے کے بعد نل اوپر نہیں چڑھتا مطلب۔
اچھا اچھا باہر کی میں آتا ہے وہ تو آپ۔ کی جو اندر ہے وہ تو ٹنکی کا ہے۔ آپ ہی گرم پانی آتا ہے تو باہر کے۔ باہر کی نل میں سے بالٹی لاکے اندر۔ نا لیا کرو ہاں اچھا ان کے تو بڑھا اتا ہے کنڈا۔ ہاں صحیح ہے۔ تو ابھی گرمی گرمی تو گرمی جیسے مئی جون کا مہینہ تو مان ہی لو یہ تو ہے ہی صحیح دو مہینے دیکھو۔
اب یہ رہے گی صیح ارے دیکھ میری بات سنو اپن کہیں بھی جائیں نا تو اپن کو دس چیزوں میں سے دو چیز۔
ہاں نہیں نہیں نہیں وہ سبھی۔ جگہ آپ کو مطلب پوری سویدھا تو۔
ہاں کارپوریٹ مطلب کارپوریٹ کر کے چلنا پڑتا ہے یار وہ میں اسی لیے بول رہا تھا بھائی پہل بتا دوں گ کیک یہ چیز کی دقت تھی میرے کو شورٹ میں اور تھوڑے او رکو کوئی بات نہیں تو کلی کو۔ خودھی دیک لیں گے ساری۔
ہاں جو میں جو میں ان سے سے بول رہی ہوں میں نے کہا۔ کہ پھر بھی بات میں کی دقت ہے ب آپ نے بولا جو سمجھ نہیں پمن کاست وست ہوگا بائی میں نے ایسے سوچا جو بول رہے کہ کیسے مطلب سمج۔
ار ارے ارے نہیں نہیں نہیں ارے پھر کیا ارے پھر کیا نا مطلب وہ۔ مط۔ تبھی نا پھر اندر بھی تو ہو تو اندر بھی۔ اس مطلب ان کی طرفی جیسے کی مان گ اس لیے توت مطلب وہ اندر ہی مطلب پورا
ہ
اس لیے بول رہا تھا میں بھائی آئے رہی تو کہ نہیں تو ویسی دقت نہیں نہ بیس مانسو کی عمرے پہ
ہاں ہ آپ آپ کی تو کوئی دقت نہیں مانسک کر ا مران پر وہ تو نہ کے آئیں گے پھر جو تو ان کے دوست کی طرف وہ ایسے بول بھی سوئیں گے کریں گے تو پھر کیا نام مجھے چپ چپاٹ رہےی نا اس لیے وہاں آ کے نانا کے بول رہے تو ان کی دوست کی طرف کر لیں گے پھر گرم پانی کی دقت ہے تو کیکہ آ کو پتا ہے بھی گرمی میں تو سب کو ٹھنڈا پانی چاہیے
ہاں ارے گرم بھی نہیں یہ گرم ہو تھا ہے نرمل ہو ل ہے بہت زد گرموںتا ہے بھائی
ہاں ہاں تو پھر تو وہی تو
توب تو بڑ بڑ یہ تو
ہاں تو وہ تو صحی رہتا ہے
کوئی نہیں ویسے تو میں ادھر ادھر کروا دوں گا ہماش بھی کروا دوںا
نہیں نہیں وہ تو پھر تو ایسے تو نہ کیائیں گے پھر وہ ان کے دوست کی طرف جائیں گے تو پھر ان کے حساب سے دیکھ لیں گے پھر
آ کوئی نہیں توسائی
پھر جیسے شام تک پھر نہ کے آئیں گے نا تو پھر پھر ہی رہیں گے جیسے شام کو بھی نہا سکتے نہیں کیا دن میں بھی نہ سکتے ہیں جب ان کی اچھا پڑےا پھر یہاں سے جان کے بع تبنا لیں گی ویے تا ہے کیونکہ دیکو سفر میں کوئی بھی انسان ابھی جیسے کہ یہ ہے ادھر جائیں گے مطلب سینٹر کی طرف دیکھنے دن میں ہی جائیں گے تو پسینے وسینے میں تو ہوں گے دن میں سےینٹ اب دیکھنے جائیں گے پھر شام ان کے حساب سے دیکھ لیں گے پھر
سمجھ یہ پد آفس بد آفس
خدا حافظ خدافظ